السلام السلام علیکم۔
آپ ٹھیک ہو
کہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہ شکر ا آواز ٹھیک تیار ہی ہے
ہاں ہاں آپ کو میری آواز کیس آ رہی ہے
ہاں ٹھیک ہے آ رہی ہے آپ نے لگایا ایئر فون
ہاں ہاں میں نے یہئر فال کر ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک اچھا ٹھیک آج کون سے موضوع ڈسکس کریں
ہ آج ہم سوچوں گی آج ہم دوائی کے بارے میں بات کریں
دوواائی
ہاں ہاں یہ ہم سب کی زندگی کا اہم س ہے اسی لیے
جو بھی کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی صحت بحل کرنے میں دوائی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اکثر لوگ دوائیوں کے صحیح استعمال کے بارے میں پوری معلوم ات نہیں رکھتے
یہ بات بالکل ٹھیک ہے دوائیا انسانی زندگی کے لیے ایک بڑی نعمت ہے پرانے زمانے میں جب ماڈرن میڈیسن موجود نہیں تھے تو چھوٹی چھوٹی بیماریاں بھی لوگوں کی جان لے لیتی تھی
ہاں آج سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہزاروں قسم کی دوائیاں موجود ہیں جو بیماریوں کا علاج کرتی ہیں اینٹی ب پین کلرس وائٹامنس اور اور بہت سی دوسری میڈیکل میڈیسنس سے میڈیسنس نے انسانی زندگی کو آسان بنا دیا
لیکن کیا تم نے کبھی سوچ چاہے کے دوا یا بنتی کی ایسی ہے
آپ کی آواز تھوڑی یہ آ رہی ہے مجھے اتنا پتہ ہے کہ سائنٹسٹز اور ریسرچز لیب لیبورٹریز میں سلون تک محنت کرتے ہیں سالوں تک محنت کرتے ہے پہلے بیماری کوم سمجھا جاتا ہے پھر اس کے علاج کے لیے میڈیکل میڈیسن تیار کی جاتی ہے
ہ بالکل ایک دوا کو مارکیٹ تک پہنچانے میں کئی سال لگ سکتے ہیں اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے سیفٹی چیک کی جاتی ہے اور پھر ڈاکٹرس اسے پرسکرائب کرتے ہیں
ذرا آپ ہی ایئر فون نکالے
میں نے ائر فون نکالا میں ار فون کے بغیر ہی بات کرہی ہوں
اچھا ٹھیک ہے میری آپ کی آواز تھوڑی رک رک آ رہی ہے
اچھا اچھا ٹھیک
اسے پتہ چلتا ہے کہ میڈیسن بنانا کتنا مشکل اور ذمہ داری والا کام ہے
جی ہاں اسی لیے ہمیں دوائیوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیئے
تمہاری نظر میں دوائیوں کا سب سے بڑا فائدہ ادا کیا؟
میرے خیال میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو صحت مند بناتی ہے اور اسے تکلیف سے نجات دلاتی ہے سوچو اگر بخار انفیکشن یا درد کے لیے دوائی نہ ہوتی تو زندگی کتنی مشکل ہوتی
بالکل جب مجھے پچھلے سال سخت میں بخار تو ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا سے چند دنوں میں آرام آ گیا تھا
میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا مجھے گلا خراب ہو گیا تھا اور دوا کے بغیر اسکول جانا مشکل ہو رہا تھا
کچھ لوگ لیکن کچھ لوگ بنا ڈاکٹر کے مشورے مشورےے کہ دوا والے ٹھیک ہے
نہیں یہ بہت خطرناک کھو سکتا ہے ہر دوا ہر شخص کے لیے مناسب نہیں ہوتی غلط دووائ غلط ڈوز ڈوز نقصان پہنچ آ سکتی ہے
میں نے سنا ہے کیا اینٹی باائیوٹکس کا غلط استعمال بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے
ہاں اگر ڈاکٹرس کے مشورے کے بغیر اینٹی بایوٹکس لی جائے یا کورس مکمل نہ کیا جائے تو بیکٹیریا مضبوط ہو جاتا ہے اور پھر دوا اثر نہیں کرتی ہے
یہ تو واقعی فکر کی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنا چاہ
بالکل دوا ا اتنی ہی لینی چاہیے جتنی ڈاکٹر بتائے
تمہارے گھر میں دوائی کہاں رکھی جاتی ہے؟
ہمارے گھر میں ایک الگ میڈیسن باکس ہے جو بچوں کے پہنچے پہنچ سے دور رکھا جاتا ہے
یہ بہت اچھی بات ہے چھوٹے بچے اگرغ غلطی سے دوا کھا لے تو ان کی صحت کو نقصان ہوسکتا ہے
جی ہاں اسی لیئے ہر گھر میں دوا یا محفوظ جگہ پر رکھنی چاہیئے
ایک اور بات مجھے اکثر پریشان کرتی ہے کہ چلو کسی اور کی پرسکرپشن دیکھ کر وہی دوا خرید لیتے ہیں
یہ بھی غلط بات ہے دو افراد کی بیماری ایک جیسی لگ سکتی ہے لیکن ان کی صحت اور ضروریات مختلاف ہو سکتی ہے
صحیح کہا ڈاکٹر ہر مریض کی عمر وزن اور میڈیکل ل ہسٹری دیکھ کر دوا دےتے تے ہیں
اسی لیے خود سے علاج کرنا مناسب مناصب نہیں
دوائیوں کی مختلف قسماں بھی ہوتی ہے
ہاں ٹیبلیٹس کیپسول سیرپس انجیکشنس کریمز اور ڈراپس وغیرہ ہر قسم کا اپنا مقصد ہوتا ہے
مجھے ٹیبلٹس نگلنے میں مشکل ہوتی ہے
بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے اسی لیے بچوں کے لیے صرپ اور کچھ بزرگوں کے لیے آسان فارمس مو موجود ہوتی ہے
ویکسینز بھی میڈیکل کا ایک اہم قسم ہے
بالکل ویکسینز بیماری ہونے سے پہلے ہی بچاؤ فراہم کرتی ہے یہ صحت کی لیے بہت اہم ہے
مجھے یاد ہے جب سکول میں ویکسینز ویکسینیشن کیمپنگ ہوا تھا تو تمام سٹوڈنٹس کو ویکسین لگائی گئی تھی
ہاں اور اسی وجہ سے کئی خطرناک بیماریوں پر قابو پایا گیا تھا
دوائیوں کو کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں
جی ہاں ہاں دوا کے کچھ سائڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں اس اسی لیے ڈاکٹر اور یہ نا پیرمیٹرکس کی ہدایت کو سمجھنا ضروری ہے
اگر کسی کو سائڈ افیکٹ محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے
فورن اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اور بنا مشورے کے دوا بند یا چینج نہیں کرنی چاہیے
آج کل ہیربل اور نیچرل میڈی میڈیسنز بھی کافی موج مشہور ہیں
جی ہاں لیکن ان کو بھی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیئے نیچرل ہونے کے بعد مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر صورت میں محفوظ ہوں
یہ بات بہت لوگ بھول جاتے ہیں
بالکل ہر چیز کا صحیح استعمال ضروری ہوتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ صحت مند غذا اور ورزش بھی اہم ہے تاکہ دنیا کی ضرورت کم پڑے
ہاں ہاں میں بھی اسی بات سے متفق ہوں اگر ہم اپنی صحت کا خیال رکھے تو کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں ہم
یعنی دوا علاج ہے لیکن صحت مند عادتیں بچاؤ ہیں
واہ یہ بہت اچھا جملہ ہے
شکریہ ویسے تمہارے خیال میں فارمسٹ کا کردار کتنا ہے ہمیں
بہت اہم ہے فرماکسٹ دوا دینے ساتھ ساتھ اس کے استعمال اور احتیاط تبد تدب بییر بی کے بارے میں بھی معلومیات دیتے ہیں
مطلب ڈاکٹر اور پرموٹکس دونوں صحت کے نظام کا اہم حصہ ہیں
بالکل
ایک اور مسئلہ جو میں نے دیکھا ہے وہ ایکسپائرڈ میڈیسنز کا ہے
ہاں ایکسپائری ڈیٹ گزر جانے کے بعد دوا کو اکثر کم ہو سکتا ہے یا کبھی کبھی نقصان بھی ہو سکتا ہے
اس لیے دوا لینے سے پہلے ایکسپیری ڈیٹ چیک کرنی چاہیئے
ضرور
مجھے لگتا ہے کہ دوائیوں کے بارے میں سکول میں بھی تعلیم دی جانی چاہیے
یہ بہت اچھا خیال ہے اپ کام سٹوڈنٹس کو سکھائے جانے چاہیے کہ دوا کیا ہوتی ہے اور اس کا صحیح استعمال کیسے کیا جاتا ہے
اس سے غلط فہمیاں بھی کم ہو گی
اور لوگ ذمہ دار سے میڈیسن استعمال کریں گے
مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
مجھے بھی دوا یا انسانی زندگی اہمیت ضروری ہوتی ہے لیکن ان کا صحیح اور ذمہ داری استعمال اور بھی زیادہ اہم ہے
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوا ایک نعمت ہے مگر اس کا استعمال علیم اور احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے
کل ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنا دو ڈوز کا خیال رکھنا ایکسپائری ڈیٹ دیکھنا اور دوائیوں کو محفظ جگہ پر رکھنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے
بہت خوب آج کی گفتگو کا نتیجہ یہی ہے کہ صحت کی حفاظت اور دوائیوں کا د درست استعمال دونوں مل کر بہتر زندگی کی بنیاد بنتے ہیں
بالکل ٹھیک کہا تم نے اللہ ہم سب کو صحت مند رکھے
ہاں اللہ ہم سب کو صحت مند رکھے آج کی گفتگو سے مجھے بہتچ سیکھنے کو
مجھے بھی چلو اللہ حافظ